اس
جی وعلیکم السلام اور سب کہیریت
جی جی سب خیریت آپ سنائیں
ہمارے یہاں تو سب خہریت
اچھا جی بالکل بالکل تو بالکل بھائی جان آج ہم آبے حیات کے بارے میں تھوڑا گفتو کریں گے جی تو بالکل بھائی جان آج ہم ایسے جوان کی فساد اور اییسے ہی متر آیاتی پر گپتو کرنے جا رہے ہیں جس کے بنا کائنات کی جو ہرش ہے تو پر ہی ماحول ہے آج ہم بات کریں گے آب حیات یعنی پانی کی جو مدس رسائی اور محفل میں آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
جی جی بالکل میں بس یہی تھی کہ کہنا چاہوں گا کہ جو صرف ہماری پیاس نہیں بجاتی ہے یہ بلکہ ہمارے پورے وجود کے نظام کو روا دا کر کر دیتی ہے اور آج ہماری اس تفصیلی گفتگو کا عنوان ہے آپ حیات یعنی اہمیت یعنی پانی پینے کا مہتو ہمارے بدن پر اس کے بے انتہا پرثر اثرات اور صحت ایک قابلہ کے لیے لازمی ضرورت
بالکل بالکل ہاں بالکل درست فرمایا تو یہ کہ جو اپنی زندگی کے ان بڑے رحم ایک عالم کی اہمیت کو نظر انداز کرنا جو کہ بےحد پ انمتتا کر پتا ہوتے ہیں تو مطلب آج کے انسان ہے چائے کافی کولڈ ڈرنک اور بہتر مطلب طرح طرح کی مصوی پی پدارتھوں کا لچت میں کھ چکے ہیں تو مطلب اسے صاف پانی کی قدری نہیں جو دراصل ہمارے کن کی جو ستر فیصدی حصہ ہے تو آپ کی مطلب اس دانے سبند دانا خیالات ہیں وہ کیا ہیں اس کے بارے میں
جی جی تو آپ نے بالکل یہ تو بات آپ نے بالکل درست فرمائی ہے اور حقیقت پسند بات کہ ہے آپ نے کہ انسانی جسم دراصل پانی کا ہی ایک متحرک نقشہ نہیں ہے ہمارے ہے کھلیا ہمارے ہر عجو اور ہماری ہر رگ کو اپنی زندگی اور پر روانی کے لیے پانی کی اجا ضرورت ہوتی ہے جب ہم پانی پیتے ہیں اور کوتالی کرتے ہیں ہم دراصل اپنے وجود کو سکھا رہے ہوتے ہیں آج کے زمانے میں بہت سے سے امراج صرف اس لیے جنم لے لیتے ہیں کیونک ہم ا آپ اب ا حیات کو اپنی خوراک کے درکنار کر دیا ہے ا آئیے ہمارے علی قدصامین کی خدمت میں پانی کی عظمت کو کلیدی اباب اور گہرائی کے ساتھ پیش کریں
جی جی جی بالکل بالکل تو یعنی نظام جام اور ا راج کثافت تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ پانی ہمارے مدی اندرونی نظام کے لیے کتنا کردار ادا کرتا ہے پانی ہمارے جسم کی صفائی کرنے والی مشین ہے جب ہم پریاپت مقدار میں پانی پیتے ہیں تو یہ ہماری مہندی میں غذا کو حجم کرنے والا ہوتا ہے اور یہ ہمارے گردے کے لیے ایک عظیم نعمت ہے یہ جسم کے بھیتر موجود تمام ا زہریلے مردوں کسافت کو دھو کر باہر نکال پھینکتا ہے جیسے دی سائن جس ڈیٹاکسیفیکیشن کہتی ہے اگر پانی نہ ہو تو یا زہریل مدی ہمارے خون میں شامل ہو کر میں بیمار کر دیں گے پانی دراصل ہمارے جسم کو ہر روز اندر سے غسل کر دینے والا ہوتا ہے تو سادہ بھیجا تو چااک جو اس نے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
جی یہ تو آج ہر کوئی اپنی تچا کی سدااب اور جوانی کو بچائے رکھنے کے لیے مہنگے مہنگے نسخوںوں کا استعمال کر رہا ہے مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل رس آب میں چھپا ہے تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیے
بالکل بالکل توچا کی نمی اور جو چمک کا سیدھا تعلق ہمارے جسم میں موجود پانی کا مقدار بھی ہے جب خیالات پوری طرح ہائڈریٹڈ ہوتے ہیں توچا کچی کچی جوان نظر آتی ہے پانی کی کمی سے انسان کی آنکھیں ہے بینوں رو جاتی ہیں اور سوکھنے لگتے ہیں چہرے پر ررییا وقت اس سے پہلے پڑا ہوا آنے لگتا ہے جو افراد دن بھر میں آٹھ سے دس گلاس پانی پیتا ہیں ان کے چہرے پر ایک اجب قسم کا نور اور تجگی برقرار رہتی ہے ذہنی برسات اور دماغ کی کاریہ چمتا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
جی جی جی ا میں ذہنی بثرات اور دماغی کاریہ چمتا یہ آپ نے بالکل صحی موجو پکڑا ہے اور پانی کا بھی بہت تو ہمارے دماغ میں نائنٹی فیصدی ایسا ہمارا پانی سے ہی بنا ہوتا ہے اور جو بات آپ نے کی ہے یہ ڈی ہائیڈریٹ والی وہ بالکل آپ کہ بالکل درست ہے اور اس سے ہمارے چہرے پر بھی ا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تو ہمیں جی کوسمیٹک وغیرہ کی چیزیں چھوڑ کر زیادہ تر اپنی ا پانی پر ا دھیان دینا چاہیے اور کیا پانی ہمارے دماغ کی کاریہ چمتا سے بھی کوئی سیھا ربد ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب پیاز لگتی ہے یا پانی کم پیتے ہیں تو انسان سست اور چڑچڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کچھ میں بستار سے بتائیے
تو یہی ہے کہ جو ا مطلب ہمارا دماغ ہوتا ہے پانی کا سب سے بڑا بنڈار ہوتا ہے تھوڑی سی بھی پانی کی کمی سے دماغی کار چمتا پر برا اثر پڑتا ہے مطلب اس سے انسان کی سوچنے کی ساالت کم ہو جاتی ہے اسے چیزیں بھولنے کی شکایت ہوتی ہے اور وہ کسی بھی کام پر توہ جو نہیں ات پاتا ہے پانی پینے سے دماغ کو ب پھر آکسیجن ملتی ہے جس سے انسان کا جو ذہن ہے تیز ہوتا ہے اس کی یاد بہتر ہوتی ہے ہر قسم کی جو تناپ کا مقابلہ کرنے کے لیے قابل ہو جاتا ہے تو جوڑوں کی لچک اور جسمانی توبانائی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
جی جی جی جوڑوں کی لوچ اور جسمانی توانائی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور ا آپ نے بالکل اچھی بات کہی ہے کہ یہ بہت صحی بات ہے اور ا کیا میں کہنا چاہوں گا کہ کیا جوڑوں کے درد کا بھی پانی سے کوئی تعلق ہے آج تو ہم بہت کم عمر کے لوگ گھٹنوں کے درد کی شکایت کر رہے ہیں
بالکل بالکل بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا یعنی ہمارے جوڑوں کے درمیان جو لچک ہوتی ہے وہ پانی کی وجہ سے برقرار رہتی ہے جب پانی کم پیتے ہیں لذک ختم ہوتی ہے اور ڈنڈ آپس میں ٹکراتی ہیں پورے جسم کی جو توان آئی ہے پانی کی ایک ہاں ایندھن کا کام کرتا ہے جو افراد پانی کم پیتے ہیں انہیں ہر وقت تھکان سستی کا احساس ہوتا ہے پانی پینا توانائی کا سب سے بڑا سحل ہوتا ہے تو آب حیات پانی کے جو آداب ہیں اور حکومت یہ عمل اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
جی بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کہ اگر ہم پانی نہیں پیئیں گے تو ہمارے گھٹنے کمزور ہو سکتے ہیں اور ہڈییاوں میں درد پیدا ہو سکتا ہے اور آپ نے یہ بھی بات صحیح کی کہ پانی پینا توانائی کا سب سے سہل نسخہ ہے اس سے ہمیں تھکان اور سستی کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا تو پانی کی اس عجمت نے تو ہے حیران کر دیا ہے لیکن اب ہمارے سامین کے لیے کچھ ایسی عملی اور سنہری یاداب پیش کریں جس سے پانی پینا محض ایک ضرورت نہیں بلکہ صحت قابلہ کا ذریعہ بن جائے تاکہ ہر کوئی میں مطلب کچھ ایسے طریقے بتائیں جس سے ہم پانی پیے تو وہ ہمارے شریر ہزمو
بالکل بالکل بالکل آپ نے بالکل دست فرمایا ہے تو یہی ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں پانی پینے کے جو آداب ہے ان میں سب سے پہلا ہوتا ہے بیٹھ کر پانی پینا ہمیشہ بیٹھ کر پانی پیے اتمینات سے پانی پیئے کھڑے ہو کر پانی پینے اور سے گھٹنے کے لیے عجاید نقصان دہ ہوتا ہے بیٹھ کر پانی پینے سے جسم کے ہر عجو صحیح طریقے سے پہنچتا ہے تتا تین گھٹوں میں پانی پینا چاہیے پانی ہمیشہ تین گوٹ میں روک روک کر پانی پینا چاہیے ایک ساتھ پورا گلاس نہیں نکلنا چاہیے جسمانی نظام پر بوجھ پڑتا ہے اور پانی پین مطلب پس سے پیاس سے پہلے بھی پانی پی لینا چاہیے اس بات کا انتظار نہ کرے پیاس لگے گی تبھی پانی پیئیں گے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے پانی کمی ہو کمی ہو جاتی ہے
جی جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور آج کی ہماراریزجاد تفصیلی اور رو پرورت کا لبے لا یہی ہے کہ پانی محضب بجھانے پیاس بجھانے والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ہماری حیات کی بنیاد ہے اگر آپ اپنے وجود کو بیماریوں سے محفوظ اپنی تچا کو سداب اور اپنے ذہن کو روشن رکھنا چاہتے ہیں تو پانی کی مقدار کو اپنے دستانفان کا لازمی حصہ سب بنا لیجیے
جی جی بالکل بالکل
جی تو آج آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا اور خود حافظ
جی جی خدا حافظ